السلام علیکم
وعلیکم السلام جی کیس حال چال ہے آپ کا
جی ابھی تو بیٹھا ہوں ریلیکس ہوا ہوں دیکھا آپ کا کال آیا ہوا تھا تو آپ کو کال بیک کیا
اچھا ہاں میں آپ کو کال کر رہی تھی میں سوچی تھوڑا آپ سے بات کر لوں
ہ وہی تو بہت سارے پیشنٹس آ جاتے ہیں تو ٹائم نہیں ملتا اب دیکو بیچ میں بھی کسی کال آیا تھا تو اٹھ کے ترنت جانا پڑتا ہاسپٹل
ہاں ہاں یہ توتا ہے مطب ڈاکٹرس ل کا مطلب فری نہیں رہ سکتے اب ٹوینٹی فور آور آپ کو ڈیوٹی رہتا ہے ایسا ہے
تو ہاں جیسے رات کو بیچ میں کسی کو وہ مطلب ایمرجنسی آ گیا تو ان کو دیکھنے آنا پڑتا ہے یہیر نا
پر یہ بھی تو مطلب کہ اپنے آپ میں یہ لگتا ہے نا کہ چلو ڈاکٹر ہے کسی کے لیے کچھ کر پا رہے سماج سیوا کر پا رہے ہیں مطلب ہے نا
ہاں وہ تو ہے اسی لیے تو اس لائن میں آئے تھے ورنہ اتنے اسٹریس کے ساتھ کو کون کیسے کوئی جیت سکتا ہے
ہ تو پھر آپ نے نیٹ کتنی بار بھی نکالا تھا
ند ہم لوگ کے ٹائم میں نید نہیں ہوتا تھا ہم لوگ کے ٹائم میں اے آئی پی ایم ڈٹی ہوتا تھا
اچھا اور پھر آپ نے وہ کیا ابھی آپ سرجن ہے نا
ہاں
کس چیز کی ہے
میں ہارٹ کے سرجن ہوں کارڈیوولوجسٹ
او یہ تو آج کل تو بہت ہارڈ سے یہ ہو رہا ہے ابھی میرے ایک پریوار میں ہے نا ان کو ہوا تھا پت ہے آپ کو مطلب یہ ایسا رہتا ہے مطلب وہی ہاتٹ میں یہ ہو گیا تھا تو ان کو شاید کچھ یہ لگا ہے آ کم جاہی لبتا ہے بوھ ل نا بلاکج میں بلاکج تھا ان کا اٹیک تو نہیں آیا تھا پر درد ہو رہا تھا ان کو
او اچھا اچھا
ہوں
ہوں
تو وہی فن کو وہی ہوا ہے مب یہ یہ سب بہت مطلب ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے سردی کھانسی بخار نہیں ہوتا ویسے یہ بھی ہونے لگا ہر گھر میں ہر کسی کو ہو رہا ہے بہت مطلب پریشانی ہی لگتا ہے ان سب چیزوں سے
ہاں آج کل مطلب مطلب کتنا بھی سمجھا لو پیشنٹس کو کہ ایک کرا کرو ایکسرسائز کیا کرو یہ کیا کرو مطلب اپ اچھا ہیلدی کھانا کھایا کرو پھر بھی سنتے ہی نہیں تیل تال بنا ہی کھاتے وہ لوگ فروٹس وغیرہ بولتے رہو تو نہیں سنتے اب خیر کیا کہوں ہم لوگ خود کہاں فالو کر پاتے ہیں
صحیح بات ہے اب انسان وہ سوچ کہنا یار ایک ہی زندگی اب کیا اس میں مطلب سیکریفائس کرے کیا چھوڑے سب کھاتے جاتے ہیں اور دیکھو جو جو چیز مطلب یہ رہتا ہے نا انہلدی رہ وہی سب سے اچھا لگتا ہے
ٹیسٹ اس کا اچھا لگتا ہے ہی واسط ہے
ہوں بے
لیکن یہ بھی تو ہے کہ ہم لوگ کو دیکھنا بھی تو پڑے گا نا کہ ہم لوگ کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے مطلب ہارٹ بلاک میکسیمم ٹائم میں کولسٹرول کے کار ہی ہوتا ہے نا
ہوں
ہوں
ہ تو پھر آپ کے مطلب کہ مطلب ہاسپٹل میں مطلب بہت س مطلب ایک دن میں کتنا یہ ہو جاتا ہے
پیشنٹس وہ تو بہت ہے ہم لوگ کا ہاسپٹل میں کم سے کم ا سات آٹھ سو پیشنٹ ڈیلی آتے مطلب سات آٹھ سو پیشنٹ نہیں اور زیادہ ہی رہتے ہیں میں نے ابھی تو اب ابھی تو ابھی تو میں نے جوائن کیا ہے یہ ہاسپٹل اس سے پہلے تو میں مطلب گورنمنٹ میں وہ کرتا تھا کام کرتا تھا گورنمنٹ ہاسپٹل میں ہاں ابھی بھی میں نے ہاسپٹل جوائن کیا تھا میرے دوست کے ساتھ میں نے پارٹنر شپ میں کھولا تھا
ہ سب تو اچھا ہے بہت اچھا ہے
ہ اس کا نیورو ڈپارٹمنٹ تھا میرا وہ کارڈیو ڈپارٹمنٹ تو ایسے ہی الگ الگ جاتے ہیں پیشنٹس
اچھا ٹھیک ہے پھر تو یہ کیا کہتے اس کو مطلب آپ مطلب غریب لوگ کیسے ہی یہ کر دیتے ہو ہیں نا
ہیلپ کرتے ہوں میں مطلگر غریب لوگ کی ایسے بھی آپ ہیلپ کر دیتےوں ن
ہاں مطلب میں نے میرا ہمیشہ سے ایسا وژن رہا تھا ہ
جی کیا بول رہے تھے آپ
میں بول رہا تھا کہ میرا تو ہمیشہ سے ایسا وژن رہا ہے بچپن سے کہ مجھے ڈاکٹر اس لیے نہیں بننا تھا پیسوں کے لیے کہ کسی چیز کے لیے مجھے ڈاکٹر بننا تھا تاکہ لوگوں کی مدد کر سکوں اور خاص کے غریب لوگوں کی اسی لیے میں نے ایک ڈیپارٹ منٹ ہی بنا دیا کہ جہاں پر فری علاج ہوگا جتنے بھی مل مطلب غریب لوگ ہو گئے تو پھر مطلب مڈل کلاس لوور مڈل کلاس والے لوگوں کے جو افورڈ نہیں کر سکتے ان لوگ کے لیے میں نے بالکل فری کر دیا بس ہاں مطلب میں کو ایک بار وہ کرنا پڑتا ہے جیسے بہت سارے لوگ رہتے ہیں نا کہ جن کے پاس ہے پھر بھی وہ خرچہ نہیں کرنا چاہتے تو وہ سب لوگوں کو میں ایک بار ہو کر دیکھ لیتا ہوں ایک بار کیونکہ غریب لوگ تو سمجھ میں آ جاتے کیسے رہتے ہیں لیکن بہت سار رہتے ہیں نا کہ جب پیسے بچانے کے لیے بھی نہیں کرتے تو وہاں بس نہیں کیکہ دیکھو جن کے پاس نہیں ہے میں ان کو ہیلپ کر دیتا ہوں بٹ ہاسپٹل وغیرہ اور بھی چیز چلانا پڑتا ہے ہوا اس چیز
ہاں سی بات ہے پھر ویسے تو سب اگر ہاں مطلب ابھی میری جو ہوا ہے جن کا مطلب فیملی میں مطلب دو تین لاکھ روپئے لگ جاتا ہے مطلب گورنمنٹ میں مطلب پرائیویٹ ہاسپٹل میں
ہ مطلب میں ایسا کرتا ہوں نا کہ جیسے کہ اب لوگوں کے حساب سے کر دیتا ہوں جیسے کہ کوئی مڈل کلاس ہے تو اتنا زیادہ افورڈ نہیں کر سکتا تو اس کو طل ہاف میں کر دیتا ہے تو اور کم وہ بلس میں ڈال دیتا ہوں اپنے جیب سے میں ڈال دیتا ہوں اسی لیے تو میں نے اتنے سال تک مطلب الگ الگ جگہ کام کیا تاکہ تھوڑا سا پیسہ اکٹھا ہو سکے تاکہ کسی کی مدد کر سکوں میں کیونکہ دوائی وغیرہ بیس تو ہم نہیں کر سکتے نا کم پنٹ اور دوائیاں بھی بہت مہنگی آتی ہیں
ہ تو وہائی آپ اپنا یہ کر دو گےا
ہاں اسی لیے پھر میں نے مطلب کہیں نہ کہیں سے تو لینا پڑتا ہے تو اسی لیے پھر میں کیا نام ہے الگ سے ایک دو ریسٹورینٹ بھی میں نے کھلوایا تھا اپنے دوست کے ساتھ مل کے بڑی ریسٹورینٹ ہے تھوڑے
اچھا
تو وہاں سے بھی تھوڑے آ جاتا ہے انکم
ہ تو جو مدد کرنے والا ہے تو اس کے لیلہال سی ہ مجھے لگتا ہے سب کو مطلب ڈاکٹر کو خاص کر کے اس طرح ہونا چاہیے یہ ج دتا وہ ایکسیڈینٹ ہو جائے تو وہ پہے بلی گ نہیں پہے وہ اس کا پولیس کیس بننا ہے اس کو پہلے پوولس آئے گا اس کے بد یہ علاج ہوگا تو مجھے لگتا ہے پہلے اس کو تھوڑا آپ ٹھیک کر دو ایٹ لیسٹ وہ بچ سکے
ایکچولی میرے ساتھ بھی ایسی ہوا تھا میرے کیا ن میں ایک قریبی مطلب دادا جی رہتے تھے میرے گھر کے پاس ہی رہتے تھے بہت اچھے سے تھے تو ان کا ایسی ہوا تھا کہ ان کا اچانک سے اٹیک آیا تھا اور ان کو کیا نام ہے اٹیک آیا تھا تو مطلب یہاں کے پاس میں پرائیویٹ ہاسپٹل ہے اچھا والا گورنمنٹ ہاپ ہپٹل بہت دور اور اس میں بہت لائن لگی رہتی ہے گورنمنٹ ہاسپٹل میں بہت ہو جاتتا ہے تو وہاں گیا تھا تو وہ لوگ نے بولا تھا کہ اٹیک آیا ہے تو ٹھیک ہے سرجری کرنا اسٹارٹ کر رہے ہیں لیکن ن پہلے آپ کیا نام ہے یہ یہ چیز کی فیس دیجیے اور اس ٹائم پہ ایسا نہیں تھا کہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے لیکن اس ٹائم پہ مطلب اتنے سارے پیسے جتنے چاہیے تھ ان کو اتنے نہیں تھ تو وہ جمانی کر پائے تھے پھر وہ دادا جی کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو اس اس ٹائم کے بعد پھر میں نے سوچ لیا تھا ٹان ل تھا کہ میں بنوں گا کارڈیولوجسٹ بنوں گا اور اگر کسی کی ضرورت پڑے گی ہے تو کسی کے ٹائم پاس نہیں پیسے رہیں گے تو میں ان کا فری میں بھی کر دوں گا تو اس ٹائم پہ بھی نہیں بعد میں مطلب دیکھ لوں گا کس ٹائپ کنڈیشن ہے سامنے والے کی حساب سے میں کر دوں گا
ہوں تو ا م بھی دیکھا م س ج بھی یہ سبتا مطلب اس کو پہلے آپ پیسے ٹھیک ہےئے تو دے ہی دیں گے آپ کو تھوڑا دن لگ جائے گا ایک دو دن میں دیں گے پر وہ تو دیں گے ہی جب وہ علاج کروا رہے تھے پر ان کو مطلب بیچ میں سے چھوڑ کے اور یہ کہ نا نہیں جب تک آپ پیسے نہیں دو گے تب تک علاج نہیں ہوگا مطلب بہت عجیب لگتا ہے یہ سب چیز
میں نے ایک مووی بھی دیکھی تھی جب میں چھوٹا تھا نا تو اس میں بھی ایسے دکھاتے ہیں کہ کیا نام ہے ڈاکٹرس کے مطلب ڈاکٹرس کا امیج بہت اچھا رہتا ہے لیکن کوئی کوئی خراب کر کے رکھا تو میں بس وہی امیج سدھارنا چاہتا ہوں
ہوں
جیسے پرائیویٹ ہاسپٹل کی بہت سارے لوگ نے امیج خراب کر کے رکھا ہے نا کہ بہت پیسے لیتے بہات ہی کرتے میں اس کو سدھارنا چاہتا ہوں ہے دوائیاں وغیرہ تو خوب مہنگی آتی ہے اگر یہ ہارٹ سرج وغیرہ کے بارے میں بات کرے تو
ہوں
تو پھر بھی مطلب کہیں نہ کہیں سے کرنا پڑتا ہے اور کیا
ہوں تو میں میں نے بھی س میں نے میری تو طبیعت ابھی ٹھیک رہتی ہے سب ٹھیک ہے ماشاء اللہ سے اور میں نے ایک بار سنا میں نے کسی کو سن مطلب اپنے رشتے دار میں کسی کو سنا کہ مطلب وہ پتہ ہے مر چکا تھا لیکن پھر بھی اس کو پتا ہے وینٹیلیٹر پہ رکھ کر کے اور اس سے نہ پیسے ھی ڈاکٹر لو مطلب یہ بہت فد کا ہوتا پھر پھر کسی نے
کہ وہی ڈاکٹری کرنے کے بعد میں نے جو پانچ سال وہ کیا تھا نا پریکٹس کیا تھا میں نے پرائیویٹ ہاسپٹل میں بھی بیچ میں کیا تھا شفٹ کرتے تھے تو میں دیکھتا تھا تو مجھے دیکھ کے بہت بولاتا تھا کیونکہ وہاں پر میر کوئی کنٹرول نہیں رہتا تھا مطلب میں میں اپنے ساتھ جب میرے ساتھ ہوتا تھا نا جب میرے پاس ایسا پیشنٹ آتا تھا تب میں نہیں کرتا تھا کبھی ایسا لیکن میں جب دوسرے ڈاکٹرس کو دیکھتا تھا کچھ ڈاکٹر کو تو مجھے وہ لگتا تھا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تو اسی لیے پھر میں نے وہاں سے الگ ہو کے اپنے ایسا ہاسپیٹل بنایا
ہوں
ہوں ہاں
وہی ہے
وہی بات ہے نا چلیے ٹھیک ہے اب مجھے کسی کو کال آ رہا ہے کوئی پیشنٹ کا کال آ رہا میں بعد میں
ہوں ہ نہیںیک ڈاک تو لیکن مطلب یہی ہوتے ہیں مطلب بچانے والا وہی ہوتا ہے نا مطلب سب وہ کرتے ڈاکٹرس کو ہ نہا ہم لوگ بھی ڈاکٹر کو سپورٹ کرنا چاہیے کئی بار کیا ہوتا ہے کہ مطلب وہ بھی نہیں یہ کرتے ہیں نا سپورٹ مطلب پیشنٹ کو بھی ڈاکٹر کو سپورٹ کرنا چاہیے
ہوں
چلیےٹھیک ہے پھر آپ کے جی
ہاں مجھے پیشنٹ سے کال آ رہا ہے ایک پیشنٹ کا چلیے میں دیکھتا ہوں ٹھیک ہے اللہ حافظ
اللہ حافظ